ہوں
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ و ببرکاتہ اور جناب اور فرمائیے ماشاء اللہ بہت خوش ہوں بہت ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسے ہیں آپ
مشاء اللہ خہریے س ہ ہمم بھی جی
اور آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
ماشاء اللہ سب لوگ خیریت سے ہیں سب ٹھیک ہیں اللہ کی دعا ہے
جی جی اللہ کی دع خرااکوں پ
جی اور آپ کیھر پہ عید کی تیاری کیسے چل رہی ہے
ہماری عید کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہیں آپ بتائیں آپ کی کیسی چل رہی ہے
ماشاء اللہ اچھی چل رہی ہے ہمارے یہاں اب عید کی تیاری بچے جضد کر رہے تھے عید کی شاپنگ کے لیے تو وہی مارکیٹنگ ہو رہی تھی
اور یہ ماشاء اللہ یہ رمضان ہماراپ اتفاک مہینہ ہے کنی رونق رہتی ہے ہمارے رمضان ہم عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے کام کرنا چاہیے
ہمیں اپنے گناہ کو معاف کر کرنا کروانا چاہیے
جی
رمضان بھی مہین ایسا مہنے رہنا مہین ہوتا ہے کہ گیارہ مہینے ہم اپنے گناہوں سے لدے ہوئے رہتے ہیں ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کو اپنے گناہوں کو بخش بس بکسوانے کی بکسوانے کا مہینہ رہتا ہے تو ہم سب کو بخسوانا چاہیے اپنے گناہ نماز پڑھنا چاہیے پانچ وقت کی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے انشاء اللہ ہم سب کے گناہوں کو مافت فرما اللہ
ہمیں نماز کو بارہ مہینے پڑھنی چاہیے لیکن پھر بھی لوگ ہاں وہاں بزی رہتے ہیں تو رمضان پہ ماشاء اللہ سے پانچوں ٹائم پھر نماز کی پابندی ہو جاتی ہیں اس وقت
س سے زیادہ یہ پسند ہے کہ روزے کی حالت میں رہ کر نماز پڑھیں
جی ماشاء اللہ
کام کریں
جی اور ماشاء اللہ سے ہم رمضان پہ روزہ رکھتے ہیں تیس رو اور اس پہ نہ ہم علاوت تلاوت بھی کر لیتے ہیں نماز کو ب قرآن اور گھر کا کام افطاری جب روزہ کھلنے کا سمے ہوتا ہے کتنا اچھا کتنی رونق رہتی ہے
سحی بات ہے
جھے
اور ہمیں اپنے آس پاس کے سبھی بھائیوں کو لے کے ساتھ میں چلنا چاہیے نماز پڑھنے اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہیے اور ان کو نماز کے لیے بولنا چاہیے روزہ رکھنے یہ بولنا چاہیے کیا نا آج ہم رکھیں گے تو کل وہ بھی دیکھ کے اپن کو رکھ ریں گے بائی وہ ہمارا بھائی نمازی ہے چلو آج ہم بھی چلتے ہیں نماز پڑھنے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم سب کو ایک دوسرے کو پکڑ کے چلنا چاہیے اور آپ کے گھر میں کیا بن رہا ہے ابطاری آج
ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ بریانی بنا لیں گے اور وہی بھجیا بھجیا بنا لیں گے
ہمارے یہاں تو آج گوشت پلاؤ بنا ہوا ہے ہماری بڑی اپی جان ہے ان کو گوشت پلاؤ بہت پسند تھا وہ بول رہی تھی آج ہم پورے دن روزہ رکھے رکھی ہیں تو شام کو بنا لیں گے تو روزہ میں کیا رہتا ہے نا کہ نماز پڑھنے اب تاری کرنے کے بعد شام کو افطاری افتاری کرنے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے تو
جی سی پ
شام کو کھانا پھر کھلتا نہیں ہے زیادہ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ اتنا ہی بن نا کہ تھوڑا ہی تھوڑا بنا نا سب کو پوچھ جائے جی پا نہ گائے نا دانا برباد نہ ہو
صحی بات ہے یہی اپن پھینک دیتے ہیں یہی کسی اور کے پیٹ میں چلا گا ہے جو بھوکا ہے
جی
رمضان میں تو ہمیں مطلب اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کوئی بھوکا نہ ہو کوئی کس کسی کے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے یہاں افتائی نہیں رہتی کچھ بنانے کے لیے
جی
ہوں
تو
سب سے پہلے ہمیں آس پاس دیکھنا چاہیے
صحیح بات ہے
دین چاہیے
اور جیسے میرے ہیں چاچا چاچی ہم لوگ کے یہاں سے مطلب مہینوں بھر افتاری جاتی ہے ان کے یہاں اور ہمیں دینا بھی چاہیے محلے میں دینا چاہیے اپنے آس پاس پڑوسوں میں دینا چاہیے برکت ہوتی ہے اس سے اور ہمارے ادھر سے نمائ اس گھر سے مطلب آتی ہے کبھی نہیں آتی تو ہم ان سے بھی بولتے ہیں آپ روز بھیجا کریے کیا ہے نا ہم لوگ وٹ ویٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت انتظار کرتے ہیں آپ وہ گھر سے اب تاری آ رہی ہے
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے ایک دوسرے کو دینے سے ہی برکت ہوتی ہے
اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ مسجد میں جیسے اب تاری آتی ہے جو اچھا آئٹم ہوا وہ سائڈ کر لیتے ہیں تو ہم سب کو مطلب سب کو دیکھ کے چلنا چاہیے سبھی روزداروں کو دیکھ کے چلنا چاہیے
جی جی روزہ تو سم ہے
روزہ تو سبھی کو کھولنا ہے نا اور پہلے سے نیت اپن برب خراب کر لیں گے تو کہاں سے اچھی نہیں ہوت آئے گی ہمارے
جی صحیح فرمائیں آپ نے اور وہی میں سوچ رہی تھی کہ ہو گیا اب رمضان چلا ہی جائے گا عید پہ ہم بنا لیں گے پکوان اچھے اچھے مہمان آتے ہیں ہمارے گھر پہ تو سارا پریوار ایک ہوتا ہے
ما سےا اللہ کتاا پریوار ہے آپ کا
جی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اللہ کی نعمت ہے ایسا پریوار ہمیں ملا
جی اور عید کا شاپنگ واپنگ ہو گئی آپ کی
جی چل رہی ہے ساپنگ سوئیاں وغیرہ لانا تھا ابھی ڈرائی فروٹ عید عید میں ہمارے یہاں سمیاں بنتی ہیں قورمے بنتے ہیں بریانی بنتی ہے
اور
آپ کے یہاں کیا بن رہا ہے عید پر
عید پر ہمارے یہاں بکرا بنے گا اور چکن بن تا ہے بکرا بنتا ہے
ماشاء اللہ
اور سویاں بنتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں توا پکوان بنتے ہیں
آئیے گا بھائی جان بھابھی جان کو لے کر عید پر
ضرور سے ضرور آئیں گے ابھی تو میری شادی نیو ای ہے
امی ابو کو لے کر آئیے گا
جی جی بالکل بالکل انشاء اللہ شادی میری ہوں گی تو میں ان کو بھی لے کے آؤں گا چاہتی
جی جی ضرور آپ کا سواگت ہے
ہے کوئی لڑکی آپ کی نظر میں میرے بھیا کے لیے اور میرے لیے ابھی تو فی الحال بھیا کے لیے کروانا ہے ان ان کا نکاح کروانا ہے تو کوئی اللہ کی بندی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نیک بندی مل جائے ہمارے بھائی کے ساتھ جی
انشاء اللہ مل جائے گی انیکا ن کاا بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے دو لوگوں کے ساتھ ساتھ پریوالو بھی مل جاتے
جی جی نکاح ایک ایسا چیز ہوتا ہے جو سب کو پکڑ کے چلتا بھی ہے اور برباد بھی کر دیتا اچھی لڑکی مل گئی تو بری لڑکی مل گئی تو
اور فرمائیے آپ کے یہاں عید کی نماز کب ہے
اٹھ
مسء اللہ
ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگتا ہے مطلب صبح جلدی اٹھو سب لوگ نہا کر نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے
جی جی آپ کو عیدی ملتی ہے
جی نا ہمارے یہاں عیدی سب کو ملتی ہے
کتنی ملتی ہے آپ کو بھی کتنی کتنا جوڑ لیتی ہیں آپ
ا مل جاتی ہے وہ کیا
چار پانچ سو تو مل ہی جاتی ہوگی
جی نہیں چار پانچ ہزار
چار پان ماشاء اللہ کتنا اچھا پریوار ہے آپ کا ہمارے یہاں تو سو دو سو نصیب نہیں ہوتا بڑے بھیا ہیں وہے
جی
پچاس روپئے دیتے ہیں ابھی ہم کو بولتے ہیں زیادہ پیسہ دیں گے تو برباد ہو جاؤ گے تو کم سے ک کم عید میں تو دے دیں عید میں بھی نہیں دیتے اچھے سے اللہ سے دعا کریے گا ہمارے بھائیوں کو کہ جیو سے پیسے نکلے ہمارے لیے
انشاء اللہ میں دعا کروں گی آپ کے بھائی بھی آپ کو دیں ان کی کمائی پہ برکت ہو اللہ تعالا برکت دیں اپنے بھائی بہنوں کو دیں
جی دیکھیے عید ہی میں تو ملتا ہے وہسا تہواری ہے اس میں ہی دے دیا جاتا ہے اس میں بھی نہیں دی
صحیح فرمایا اپ نے ہمارے ابھی ماشاء اللہ سب لوگ دیتے ہیں
ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے آپ آپ کے گھر میں سب کو مل تی ہے نا
جی جی
جی اور فرمائیے کہیں جاتی ہیں عید میں گھومنے آپ
جی نہیں ہمارے یہاں مطلب ہمارا پورا پریوار ماشاء اللہ ایک ہوتا ہے تو گھر پہ ہی مستی اور مذاق ہوتا رہتا ہے ماشاء اللہ اچھا لگتا ہے سب پریوار رہتا تو کہیں جانے کا مگر اب ہمارے گھر پہ کوئی آ رہا ہے اور ہم انہیں چوڑ کے کہیں اور چلے جائیں اچھا نہیں لگتا ایسا
صحیح بات صحیح فرمایاپ نے ہمارے یہاں ابھی میرے جیجا لوگ آتے ہیں میرے بھائی جان لوگ آتے ہیں
جی
اور میری سسٹر لوگ ہیں وہ آتی ہیں تو عید کہ دوسرے دن ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ گھومنے پارک وغیرہ جاتے ہیں وہیں پہ اپن پکنک مناتے ہیں ماشاء اللہ سب بچوں سے لے کے سب بھی لوگ جاتے ہیں جی ابھی ابھی آئے تھے ہمارے بھائی جان برسات کے ٹائم پہ تو ابھی فی الحال ہم لوگ گئے تھے گھومنے
ہاں
تو اس سبھی کا خرچہ اٹھایا میں نے اب کیا ہے نا دس پندرہ لوگ تھے تو اس نے لڑکوں میں میں ہی تھا تو میں میں ہی اٹھایا پھر جی جے سے تھوڑی پیسہ مانگوں گا
جی سر بہت اچھی بات ت آ اپ چلیے مجھے آپ سے بات کر بہت اچھا لگ رہا
چیزوں میں اپنے پریوار کے لیے آگے بڑھنا بھی چاہیے
چلیے ٹھیک ہے پھر میں پھر بات کروں یہ آپ سے بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اللہ حافظ
بہت اچا اچھا لگا اور ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوگی آپ سے
جی اللہ حافظ